السلام علیکم رحمۃاللہ برکاتہ
وعلیکم السلام
دھیرے آواز آ رہی ہے
ہیلو ہیلو آ رہی ہے آواز
جی جی آرہی ہیں برابر
خیریت سے ہیں آپ
جی الحمد للہ میں خیریت سے ہوں آپ بتائیے
انشاء اللہ میں بھی خیریت سے ہوں
اور کیا بنایا عید میں آپ
عید کی تیاری چل رہی ہے
اچھا اچھا
ہیلو آ رہی ہے آواز
جی جی آ رہی بولیے
میں نے کہا عید کی تیاریاں چل رہی ہیں
اچھا عید کی تیاری تو کافی دن پہلے سے شروع ہو جاتی ہے
جی صحیح فرما رہی ہیں ایک پ ابھی تو بچوں کے کپڑے آئے ہیں اب ہم لوگ جائیں گے لینے بہت اچھے اچھے لباس آئے ہیں آن لائن میں دیکھ رہی تھی
اچھا اچھا جی اور کیا پکائیں گی اس عید میں آپ
میں سوچی تھی اس بار عید میں بریانی بنا لیتی ہوں قورمہ بنا لی مجھے
ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے
جی
اور کھانا پینا ہو گیا آپ کا
جی کھا لییے
اور امی ابو کیسے ہیں
ماشاء اللہ امی ابو خیریت سے ہیں
جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ بالکل اچھی صحت یہ ہونی چاہیے
جی
اور فرمائیے
آپ کی ہو گئی اتنی شاپنگ
جی ہماری ابھی نہیں ہوئی جائیں گے مارکیٹ
اچھا بتائیے گا ہمیں بھی ساتھ میں چل دیں گے ابھی ہمیں نے بھی نہیں دیا
جی انشاء اللہ ضرور
آپ کیا لیں گی
پاکستانی سوٹ
ماشاء اللہ بہت اچھا لباس لگتا ہے وہ
جی جی ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ہے وہ پیس
آپ کیا بنا رہی ہیں اس بار عید پہ
ہاں وہی سالن پلاؤ
کچھ نیا بنا لی جاںیگی
اں کچھ مھے میں یہی بڑے چاٹ یہی سب پن گا
آئیے گا آپ بھی اس بارعید پہ
جی جی انشاء اللہ ضرور اور آپ کی امی کیا کر رہی ہیں
امی جان میری بیٹھی ہیں ابھی کھانا کھا کر
اچھا اچھا اور بچے
بچے سو رہے ہیں
اچھا چنڈی گ بہت اچھا بات اور نماز
جی ابھی نہیں پڑھیں پڑھیں گے ابھی
نماز
ہیلو
قائم ہونا چاہیے ہر وقت میں
میں نے کہا آواز پھنس رہی ہے آپ کی ہیلو ہاں بولیے
ہاں وہ موسم کی وجہ سے تھوڑا ناٹ ورک میں دکت ہو رہی ہے جی وہی کہ ہے نماز اول وقت میں قائم کرنی چاہیے
جی صحیح فرما رہی ہیں
جی جی بالکل پابندی سے پڑھنی چاہیے نماز کیونکہ آ اللہ کسی کا کوئی نہیں ہے سننے والا
جی صحیح فرمایا آپ نے ان شاء اللہ میں ابھی نماز کی پابند بنوں گی
جی جی بالکل اپنے گھر میں دین کی تعلیم کرنا چاہیے جس گھر میں دین کی باتیں ہوتی ہے اور نماز روزہ قرآن یہ سب پڑھا جاتا ہے وہ گھر اللہ کی نظر میں ایک تارہ کی طرح چمکتا ہے
صحیح فرما رہی ہیں آپ بہت اچھی بات بولیے آپنی
جی جی شکریہ اور آپ خود تعلیم کریں گے آپ بڑے بھی سیکھتے ہیں بچے بھی سیکھتے ہیں اس سے اور بھی علم ہو تا ہے
صحیح فرما رہی ہیں تب بڑے کریں گے تب تو بچے
جی جی بالکل اس اس لیے بچوں کو اچھا سے اچھا علم دے د دے اور بالکل بڑوں کا بڑوں کی عزت نماز روزہ مطلب بچوں کے ذہن میں یہ سب ڈالنا ہی چاہیے کہ وہ بڑے ہو کے ہم نہ بھی بولے تو وہ اپنے سے کرے دوسروں کو بھی سکھائے
جی بچوں کا تو کیا ہے وہ تو دیکھ کر سیکھ
جی جی بالکل ہم بالکل دیکھ کے سیکھتے ہیں کچھ بتانے بھی بتانا بھی پڑتا کہ ایسا سے ایسا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے
جی صحیح فرمایا آپ نے
جی جی ماشاء اللہ سے بچے بھی بڑے ہو جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا ہے اور ہم سوچتے ہیں ابھی نہ ابھی وقت سکھائیں گے سکھائیں گے ایسے میں بچے بڑے ہو جاتے ہیں
صحیح بات ہے ٹائم چلا جاتا ہے پھر
جی جی بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ
اور اور سب خیریت سے ہے
کھانا پینا ہو گیا
جی ہو گیا
ماشاء اللہ بہت اچھی بات جی جی مہندی مجھے بہت پسند ہے
پیر ت تو مہندی لگانا اور کھانے کی تیاری کرنا شاپنگ کرنا کتنا اچھا لگتا ہے
سب سے اچھا تو رمضان میں لگتا ہے نماز بالکل عبادت کے دن رہتے ہیں پابندی سے انسان نماز پڑھتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور روزے کی حالت ہاں جی جی روزے کے حالت میں ہی اتنے سارے مطلب اچھے اچھے کھانا بناتے ہیں انسان
جی صحیح فرمایا اپنے ماشاء اللہ بہت اچھا لگتا ہے ای سب رمضان میں
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ
مہینہ اتنی رونق رہتی ہے اس ٹائم
عبادت کا مہینہ ہے رونق سب کے گھروں میں سب کے گھروں میں عبادت ہوتی ہے کیونکہ ہاں پھر جہاں عید گزری اس کے بعد سب ڈھیلے پڑ جاتے ہیں
صحیح فرمارے رمضان میں تو روزہ رکھنے کے بعد ہی پانچ چٹ ٹائم کی نماز پڑھ لیتا ہے اور پکوان بھی بنوا لیتے ہیں
جی جی ویسے بھی اپنے گھروں میں اچھا سے اچھا سے اچھا کھانا چاہیے زیادہ زیادہ ہو سک تو بچوں کو باہر کا نہ کھلائیں گھر میں ہی پکائیں اور گھر میں ہی کھلائیں
جی صحیح فرما رہی
باہر بہت ملاوٹ ہے اور ن قصان کرتا ہے وہ الگ بیمار ہو جاتے ہیں
جی صحیح فرما رہی ہیں
جی
ہمارے گھر کے بھی بچے باہر کا نہیں کھاتے
جی جی بہت اچھی بات ہے یہ اور کھانا بھی نہیں چاہیے کیونکہ بڑے دیکھیے جب بڑے اچھا بنا کے کھلائیں گے بچوں کو تو ان کو وہ باہر جانے کی عادت نہیں پڑے گی
جی صحیح فرما رہی ہیں یہ بڑوں کو دھیان دینا پڑے گا تبھی تو بچے صحیح رہیں گے سب سے بڑا تو ہاتھ ماں باپ کا ہوتا ہے
بالکل پ ماں سب سے بڑی وہ ہوتی ہے جو اپنے بچوں کو اچھا سے اچھا علم دے سکتی ہے اچھے سے اچھی بالکل پڑھائی لکھائی میں بال ہے اگر ٹائم سے دھیان دے تو وہی بچہ اچھا ہے نکلتا ہے
جی صحیح فرماتی ہیں اپ
اس لیے بچوں کو چھوٹے سے ہی دھیان دینا چاہیے ہمارا بچہ کیا کھائے گا کیا پسند کرتا ہے کھانے میں پڑھائی سے لکھائی سے کھانے پینے مطلب ہر ایک چیز ان کو سکھانا بھی چاہیے چھوٹ ی چھوٹی چیزیں کہ اپ ابھی سی یہ کرو تو ان کی عادت پڑی رہتی ہے بڑے بڑے میں پھر اسی لیے اچھے سے اچھا علم دل دینا چاہیے بچوں کو
جی کیا بول رہی ہیں
جی جی ہم نے کہا کہ بچوں کو اچھا سے اچھا علم دینا چاہیے
جی
جی جی مطلب موسم کی وجہ سے نیٹورک میں مسئلہ ہو رہا ہے
صحیح بول رہی ہیں یہ اواز روک روک جا رہی ہے
جی جی بارش والا موسم ہے بس اللہ کی رحمت برسنے ہی والی ہے بالکل بالکل بہت امس سی ہو رہی ہے گرمی
گرمی جانے کا نام ہی نہیں لے رہے
جی ابھی تو بارش کا موسم ہے تو ابھی تو دو تین مہینے بارش ہی ہوگی
ٹھیک ہے سب سے اچھا ماشاء اللہ سردی کا ٹائم لگتا ہے
بہت اچھا ہے سب سے اچھا سردی کا موسم ہوتا ہے
ج جی گرمی تو بہت ہی گندی ہے
سردیوں میں کام بھی کتنا بھی کر لو نہیں سمجھ میں اتا گرمیوں میں تھوڑا سا بھی کام کر لو اتنا زیادہ گرمی لگنے لگتی ہے کہ بالکل من ہی نہیں ہوتا کام کرنے کا
صحیح فرما رہی ہے اپ گرمی میں تو الس کے دن ا جاتے ہیں
اور فرمائیے دپ اپ کی پڑھائی کمپلیٹ ہو گئی جی جی انشاء اللہ انشاء اللہ چلیے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا انشاء اللہ فیر فیر رافطہ ہوگا اپن کا اللہ حافظ